آدا سے
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہے
ہاں میں نے آپ کو مزمل کے پتی کا تو بولا ہی نہیں
کیا
اس کا پتی تھا گر جمائی
ہاں
تو وہ اپنے ساس سسر کو بول رہا تھا کہ مجھے مکان میں پورا حصہ میرے نام کر دو
ہوں
پورا مکان اور برتن جو ہے نا مطلب ان کو برتن جو بھی ہے وہ بھی سارا اس کے نام کرے پھر ان کو بہت ٹائم بہت وقت تک نا ان کو آپس میں نہیں بن رہی تھی پھر اس کو فیصلہ وغیرہ کیا
تو اب اس کا پھر جمع ہی واپس آ گیا بہت مشکل سے
اک کیا فیصلہ کیا
یہی ہے نا اوزمل الگ ہے
ہوں اچھا ٹھیک
ہاں یہی فیصلہ کیا اور آپ کو پتا ہے میں نے اس کے پتی سے بات کی نا جب اس کو بیٹی کو پڑھانا تھا تو اس کی بیٹی میںت بات کرتی ہے وہ بالکل بات نہیں کرتی ہے نا اس کو ایک حروف نہیں آتا ہے بولنا ایک حرف نہیں کچھ بھی نہیں اس کو آتا ہے بولنا ٹھیک ہے وہ بس صرف ماما بولتی ہے بس پھر کیا ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ آپ اس کو اسکول ڈالو یا کہیں اور ڈالو جہاں اس کے عمر کے بچے ہو ہم عمر بچے ہو کیونکہ جب یہ ہم عمر بچوں کے ساتھ رہے گی بھی سیکھے گی چیزیں
پھر مزمل نے مجھے کہا تھا کیا آپ میرے پتی کو بولو پھر میں نے اس کے پتی سے بات ہی تو اس کا پتی مجھے بول رہا ہے میں نے اس کا ایڈمیشن کارڈ لیا ہے کہ اسکول میں میں سوچ رہی ہوں جو بچہ بات نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں اس کا اسکول میں ایڈمیشن کیسے ہو جائے گا
اس کو گانا تھا وہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس
ہاں لیکن یہ لوگ نہیں ڈ رہے نا ان کی غلطی ہے
وہ پر سیشن کے لیتا ہے پانچ سو ہزار روپئے پر سیشن
یہ کہاں دیں گے یہ بہت کنجوس ہے آپ کو لگ کے ہی دیں گے
اس کو دن میں مہینے کا آتا ہے تیس پینتیس ہزارپ خرچہ
ہاں یہ کہاں دیں گے وہ مگر میرے حساب سے وہ بیٹی کو کچھ مسئلہ ہے اس کو نا مطلب صحیح نہیں ہے چ منب وہ چار سال کی چار سال کی بچی ایک حرف نہیں بول رہی ہے یہ نہیں آپ کو کچھ عجیب لگ رہا ہے جو چار کیا پتا مجھے لیکن یہ لوگ بولے ہم اس کو فون نہیں دکھاتے تھے
روشن اورٹیزم پیسٹ ہے اس کو
کیا پتا انہوں نے بولا کہ ڈاکٹر کے پاس لیا اس نے کہای خود بات کرے گی
وہ اس کے دماغ تاون ٹھیک ہے کہ دماغ تاون ٹھیک نہیں اس کا
کیا پتا مجھے ایسے تو ٹھیک لگتا ہے
پھر وہچا کو ہوگی کچھ پراس پچ پلوں
مجھے لگتا ہے اس کو اصلم ماں کو بھی ہے نا تھوڑا مسئلہ تو اس لیے
ماں کو بھی ہے نا مسئلہ
ہاں وہی مت ہے اس کو بھی
ٹھیک
لیکن جو اس کی بہن ہے نا سمیا وہ بڑی چالاک ہے
وہ بہت چانک ہے
بہت زیادہ
اورد ہے چالاک
وہ بھی چل آ کہ سائم بھی ٹھیک ہے
وہ پوڈوں کی لڑکی ہےا پونڈا کی لڑکی وہ کس کلاس میں پڑھتی ہے اس ٹائم
بول جاتی ہے نا اس کااسٹ
سک ستی وہ
ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک اورس کاں وائی
وہ دبئی گیا نا کام کرنے اس کا جو چچرا بھائی جیادہ تھا دبئی وہ آپ دبئی گیا اس کے بھائی کو تو مانگنی بھی کی
اچ جی ٹی جھ
وہ لوگ دبئی گئے
ٹھیک ٹھیک
جیسے ہمیں آاج باغ ہے
چلو اچھی بات ہے
لیکن راں جب وہ ہے کہ بیوی کو جو ہے وہاں جاب نہیں ملی ہے دبئی میں اس کو کوئی نوکری نہیں ملی ہے
ملے گی اس کو اپنی کمے پہ لگائے گا
کدھر پہ
اپنی کمپنی میں
وہ سکان کمپنی ہے وہ تو ادھر ایک دکان
وہی لگیں اس کو اپنی دکان پہ پھر دونوں ایک ہی فلور پہ کام کریں گے
آ وہ کس نے کہا
ہاں ہاں میں سنا پھر وہ لاال مار کے میں نکالیں گے فلور فلور کے مالک کو باہر اپنے نام کہیں گ کہ فلور
ہاں اتنی اکل رہا کو نہیں ہے اگر اس کے پاس اوتر دماغ ہوتا ہے نا اس نے وہاں اپنا ایک دکان کھڑا کیا ہوتا
ہوں
آپ کو پتا ہے پرسوں کر رہی تھی وہ سمینہ نا فون سمینہ تھی
ہاں
پھر اب سب نے بات کی تو اب آنٹی کو بولا آ بھی بات کرو آنٹی کو بول رہی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے میں تمہیں نہیں جانتی ہوں تم مجھے حال چال پوچھنے بھی نہیں آئی میں اتنی شدید بیمار تھی جب کہ اس نے فون کیا تھا میری بیٹی سے سیکھو میری بیٹی سب کے پاس جاتی ہے
ہ
میری بیٹی سے سب کوچ سیکھنا چاہیے میری بیٹی بہت اچھی ہے راں پھر بھول دیے
ہوں
میری بیٹی کو کسی کا برداشت نہیں ہوتا ہے میری بیٹی اتنا خرچ ہوتی ہے
ہوں
وہیں اس طرح سے اس سے بہات ہی نہیں کیھی
ہائے ہے پھر کے سمینر کو ب برا لگا پھر
مجھے کیا پتا لگامت ہوگا اوپر سے وہ تب سسرال میں تھی اس کی ساس واس تھی وہیں پر
وہ آتی ہےد وہ آتی ہے د تسمں
نہ نہ اب نہیں ہوتی ہے زیادہ
اس کے بچے آتے ہیں
نہ
ڈیریی آ تھا ہے یاد ڈیریی
وہ پرسوں آیا تھا نا میما کو لے کے بس
اچھ واتا ایدر ب نور محمد
آپ کو لگتا ہے وہ ا ڈر آئے گا نہیں
کیوں
کیا کرنے آئے گا
اچھا کو ہے تمہارے سا لڑائی
لڑائی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آتا نہیں ہے
اچھا ٹھیک ھ
مجھے یہ سارے رشتے سدھر عجیب لگتے ہے ان کا کچھ عجیب ہی مزاج ہے
ہ ہاں
یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں
ٹھیک ٹھیک
مجھے پتاہ ہے ایک نے کیا بولا تھا ادھر سب پاگل رہتے ایک سے بڑھ کر ایک
اسس ہیں
ایک ہمسائے نے اور دوسرے نے بولا کہ مجھے لگتا ہے ادھر انسا کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے
جب رہے اتری پھر پھر کیا بولیں گے لوگ
نہیں اور وہ چھوڑا اگر ادھر رہے بھی نہیں اور مطلب یہ لوگ جیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یا حرکتیں لگتا ہے نا اس سے بھی
ٹھیک ٹھیک
آپ کو جو پتا ہی حرکتیں کیا ہے ایسے کھڑکیوں سے پانی پھینکتے ہے پتھر لگائے ہیں باہر لوگ یہی تو بولیں گے نا اور کیا وہ بولیں گے
ابھی بارہ ایک بجیں گے نا آٹ نک نکلے گی کھر کسی چاہے وہاں کتا ہو نہ ہو اس کو پانینا
پاک
آپ پوچھوں م تری پت پاگل ان سے تو اب کتے بھی ڈرتے ہیں محلے کے
کچھ نے کہت تھا سوچی نیچے
ہاں وہ نیچے سوتی ہے
آپ کدھر سےوتے ہو
میں سوتی ہوں بھجان کے کمرے میں
اچھا بے کےدر سے بتا ہے ٹاور پہ ہ ہ
اس کو آ دیتی ہے نا پھر جب سردیاں آتی ہے سردی میں اپنے کمرے میں
اچا ٹھیک
آپ کیا یہ مکان پورا ختم ہو گیا ادھر کمرے بھی نہیں بچے آپ کوھ پتہ ہے یہ م خان کی حالت کیا ہے
کلر کیا پورنکھا کو پ پرسو
نہیں انہوں نے بس نیچے دیا وہ رنگ اس کمرے کو وہ زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی نا اس وجہ سے
ہ یہ مکان تو لیکن ختم ہے بہت خستہ مکان ہے
ہاں وہ تو ہے ہی
اگر ابھی یہ مکان بھیجیں گے نا اب اس میں چند پیسے آئیں گے مستقبل میں تو وہ پیسے بھی نہیں آئیں گے ہاں نا ابین کے پاس موقع ہے
جیو
ان کو تو ایک ب رہا تھا چالیس لاکھ دوں گا
ہاں
ان کو تو ایک بول رہا تھا چالیس لاکھ دوں گا
تاکس نے
پتا نہیں کسی نے بولا تھا میں نے سنا
ست چترکھ اپنے پاس چالیس سو کیا آتا ہےس آج
کچھ نہیں آپ کم سے کم اس مکان کو اگر ایک کروڑ آتا تو مزہ ہی آ جاتا
اگر سب ریڈی ہوں گے میں دوں گا سب کو نو نو لاکھ روپئے جاؤ
د دو اچھی باتے
آنٹی کو بھی نو لاکھ رپئے دوں گا میوکھی نو لھ بجااکی نو لھ اور آپ جو شریک ہو آپ کو بھیجوں گا سب کو
ٹھیک پھر اب یہ سارا خود کو پاڑوئے
ہاں
ہاں وہ آپ کر کے بات کر کے دیکھو
تو مذاک کر رہا میرے پچ کہ انت پیسے
اتنے پیسے تو کسی کے پاس ہیں ہمارے پاس خود اتنے پیسے نہیں ہے ہمیں سارا پیسہ مکان کو ہی لگا نا
ہوں ہوں گ
نہ نہ پو اب یہ پریشانی ہے کہ پیسے نہیں ہے ابھی
ا چلو کروا رہا وہ دیر ہو گییا بس
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہظ
ہ